السلام علیکم
ہ ہوں وعیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام
جناب آب ٹھیکتھسے
ہاں ٹھیک ٹاک ٹھیک ہے
شکر الحمد اللہ خیریت سب
ہاں آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
شکر الحمد للہ وہ ہاں میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں ایک موضوع کے بارے میں
ہاں فرمائ
میرا وطن جس کا موضوع ہے میرا وطن
ہاں ارشاد
جی تو میرے میرا وطن ہندوستان ہے یہ بہت خوبصورت ہے آ جو قدرتی حسن بلند پہاڑوں دریاؤں اور زرخیز میدانوں سے مالا مال ہے ہمارا وطن ہمارے وطن کی تاریخ بہت روشن ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس کی آزادی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں ہر شہری کے فرض ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کریں اور اس کی ترقی کے لیے محنت کریں ہمیں قانون کی پابندی کرنی چاہیے آ صفائی کے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے سے رہنا چاہیے ا اور کسی بھی ملک کا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے اگر وہ تعلیم حاصل کریں اور محنت نہ محنت سے کام کرے تو ملک ترقی کی ملک ترقی کی نئی منزلیں تک طے کر سکتا ہے غرض کہنا ہے کہ جو میرا وطن ہے ہندوستان ہے یہ بہت ہی بہترین وطن ہے مجھے اپنے اس وطن پر بہت ہی فخر ہے مجھے بہت ہی ناز ہے آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وطن سے محبت محبت ہمارے امام ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمیں ہمیشہ اپنے وطن کی حفاظت اور خدمت کے کی کے لیے کہ خدمت کے لیے تیار رہنا چاہیے جب بھی ہمیں جب بھی ہمارے وطن کو ہماری ضرورت پڑے ہمیں ہر لمحہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اور ہم اور ہمارے وطن پر اور ہمیں ہمیشہ اپنے وطن کے لیے جان قربان اور ہمیں اپنے وطن کے لیے ہمیشہ اپنی جان کو حاضر رکھنا چاہیے چاہے وہ ہمارے دشمن دشمنوں سے لڑنا ہو چاہے وہ ہمارے دشمنوں کے چاہے وہ ہمیں ہمارے وطن کے باہری دشمنوں سے لڑنا ہو یا ہمارے وطن کے اندرونی دشمنوں سے لڑنا ہو جو بھی ہمارے وطن کو نقصان پہنچانے کے لیے جو بھی کام کر ہیں ہمیں ان سے لڑنا چاہیے ہم ان اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اور آپ مجھے بتاے نا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اپنے وطن کے بارے میں
بہت ہی بہترین کہا آپ نے کہ ہمیں اپنے وطن کے لیے مطلب ہمیشہ مطلب ہمیں اپنی وتانی
اپنے اگلے موضوع کے بارے میں بات کروں یا آپ کے پاس کوئی موضوع ہے بات کرنے کے لئے
ہاں میرے پاس موزوں ہے
جی فرمائیے
بات کرنے کے لیے
جی جی فرمائیے جی جب تک آپ کے پاس کوئی موضوع آئے تب تک میں یہاں سے ایک اور موضوع کے بارے میں بات کرنا چاہ تا ھمم اجازت ہے
ہاں تو میرا موضوع ہے والدین کی عزت
جی بتائیں فرمائیں
والدین کی عزت ہر انسان کا فرض ہوتی ہے والدین ہمیں پال پوس کر بڑے کرتے ہیں اور ہماری ہر خوشی کے لیے قربانی دیتے ہیں اس لیے ہمیں ہمیشہ ان کا آداب اور احترام کرنا چاہیے جو لوگ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں ان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے ان سے نرمی سے بات کرنی چاہیے اور کبھی ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے آج کل کے دور میں کچھ لوگ والدین کی اہم يت بھول جاتے ہیں لیکن ہمیں ہمیشہ یاد ر رکھنا چاہیے کہ والدین ہماری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہوتے ہے والدین کی عزت کرنا انسان کی پہچان ہوتی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ہماری
جی بالکل جو آپ نے موضوع بیان کرا وہ بہت ہی اہم ہے آج جب اور خاص کر کے آج کے زمانے میں جب کیا جہاں پر والدین کی والدین کی نافرمانی کافی لوگ کرتے ہیں اور جب بھی ایک انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ اتہاس گواہ ہے کہ وہ کہیں نہیں پہنچا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ عزت کریں ان کی فرما برداری کرے اور جو بھی انسان اپ اپنی والدین کی فرما برداری کرتا ہے وہ ضرور زمین سے فلک تک پہنچتا ہے اور اپنی زندگی اپنی ذاتی زندگی میں اپنی غیر ذاتی زندگی میں وہ بہت آگے جاتا ہے اور ایک انسان جب اپنے والدین کی والدین کا اہتم والدین کی والدین کی عزت کرتا ہے ان کا اہتمام کرتا ہے ہر ایک چیز کے ذریعے انسان انسان کے دل میں خود بخود ایک سکون کی لہر آ جاتی ہے اور میں آپ کو اس موضوع پر دا دینا چاہوں گا میں اپنے اگلے موضوع پر جاتا ہوں جس کا نام ہے علم کی اہمیت ہ نعمتوں میں سے ایک ہے علم انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے علم کے ذریعے انسان صحیح اور غلط کی پہچان کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے بناتا ہے علم حاصل کرنے علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر ضروری ہے علم یافتہ افراد اپنے اپنے گھر معاشرے اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں علم سے انسان کی سوچ ویسی ہوتی ہے اور اس م میں تحمل حکمت اورور سماج اور تحمل ہےق متور سمجھ پیدا ہوتی ہے جو قووم علم کو اہمیت دیتی ہیں وہ ہمیشہ ترقی کرتی ہیں ہ ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ محنت اور لگن سے علم حاصل کریں اپنے استادوں کا احترام کرے اور اپنے علم کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم کامیابی کی بنیاد اور روشن مستقبل کی ضمانت ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ علم حاصل کرنے کی کوشش کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں تک بھی اس کا فائدہ پہنچانا چاہیے اور جب انسان اپنے علم کا فائدہ یا جو علم انسانی حاصل کرا ہوا ہوتا ہے اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اس کو دوسروں تک اس کو دوسروں کے سامنے پہنچاتا ہے اس کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے تو بجائے کہ گھٹھنے علم گھٹھنے کے اس انسان کے پاس علم کا خزانے اس انسان کے پاس علم میں برکت آ جاتی ہے علم جو انسان کے پاس علم کے خزانے ہوتے ہیں ان میں برکت آ جاتی ہے تو آپ کا کچھ کہنا ہے اس موضوع کے بارے میں جس کا عنوان تھا علم کی اہمیت
جیسا آپ نے کہا کہ ہماری زندگی میں علم کی بہت اہمیت ہے اور علم کہ ہماری زندگی کو مطلب آگے کا سفر طے کرتا ہے مطلب علم علم سے ہی ہم انسان بنتے ہیں اچھے برے سمجھ آتی ہے ہماری لائف میں زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور علم ہی سے ہم آگے بڑھ پاتے ہیں
جی بالکل آپ اس موضوع پر بات کرنا چاہو گے
ہاں ہاں
جی جی فرمائیں گے
میں بھی اپنا موج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں
جی جی فرمائیے
تو میرا امجھ دوستی کی اہمیت
جی جی
تو دست انسان کی زندگی کا بہت خوبصورت رشتہ ہوتا ہے ایک اچھا دوست ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے اور خوشی کے لمحوں کو بھی اور خوبصورت بنا دیتا ہے سچی دوستری بھروسے اور ایمانداری پر ہوتی ہے دوست ایک دوسرے کی مدد کرتے ہے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتے اچھا دوست ہمیں غلط رستے سے بھی بچا ہے اور ہمیشہ صحیح رستہ دکھاتا ہے زندگی میں ہر انسان کو ایک اچھا دوست ذرور چاہیے ہوتا ہے کیونکہ دوست سے زندگی آسان اور خوشگوار بن جاتی ہے سچا دوست زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہوتا ہے تو
جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا جیسے کہ آپ نے بولا کہ ایک انسان کے زندگی ایک انسان کی زندگی میں ایک بہت ہی اچھا دوست ہونا چاہیے وہ دوست اس اس انسان کو اچھی اچھا راستہ دکھاتا ہے اچھی باتیں بتاتا جس سے وہ انسان بہت ہی آگے بڑھتا ہے اور اس انسان کی جو زندگی ہے وہش وہ خوش حالی اور خش خوش گواری میں گزر جاتی ہے بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے کہ امید ہے کہ آپ کو بھی جو اس گفتگو سے کچھ آپ کو آپ کی آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوا ہوگا پھر سے آپ سے بات کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ
اللہ حافظ